ہلو
السلام علیکم کو س
ہ السلام علیکم ہلو
ہاں ہلو
ہاں ہاں بولیے بائی جان
کیسے ہیں
ہ اللہمددلہ سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے اسکول اور بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
الحمد للہ پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے لیکن آج کل بچوں کو پڑھانا پہلے جیسا آسان نہیں رہا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے موبائل سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں میں بات بچوں کا دھیان زیادہ رہتا ہے
ہ جی ہاں اس لیے اب صرف کتاب پڑھانا کافی نہیں ہے بچوں کا دل جتنا بھی ضروری ہے
بالکل بالکل اگر ٹیچر بچوں سے پیار اور عزت سے پیشہ آئے تو بچے بھی کھل کر سیکھتے ہیں
ہوں ہوں میں اپنی کلاس کی شروعات ہمیشہ سلام سے کرتا ہوں اور دو منٹ اچھی باتیں کرتا ہوں اس سے ماحول اچھا ہو جاتا ہے
ماشاء اللہ میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ بچے صرف نمبروں کے لیے نہیں بلکہ ایسے انسان بننے کے لیے پڑھے
صحی کہا علم تصل مقصد انسان کی اخلاق کو بہتر بنانا ہے
جی جی رکیے گا بھائی جان تھوڑا سا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہاں پل جی ہلو ہلو بر بالکل میں بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین استاد اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھ ہوا
ہوں اور سچ بولنا وقت کی پابندی اور محنت کرنا بھی سیکھنا چاہیے سکھانا چاہیے
جی جی جب بچہ ان باتوں کو سیکھ لیتا ہے تو آگے چل کر ہر کام میں کامیاب ہوتا ہے
ہوں صحی کہا ایک بات اور کوسر بھائی جان ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کوئی جلدی سمجھ ہے کوئی تھوڑا وقت لیتا ہے
بالکل بالکل اسی لیے ٹیچر کو صبر رکھنا چاہیے اور ہر بچے کو برابر موقع دینا چاہیے ٹھیکاھ
میں تو کمزور بچوں کے لیے الگ سے دس پندرہ منٹ دیتا ہوں ان سے آرام سے بات کرتا ہوں
جی جی مال ہاں دلیںجے بول رہ ہیں تھوڑا سا رکیے گا بات کر رہے ہیں دو منٹ کے بعد تو سام کو ارے فون میں کیا ہوھ رہا تھا وہ ہاں جؤ جا رہا تھا د دوسرا کتاوں سے بات کرنا نا رکیے گا
اچ
تو ارے بھیجو نا جلدی سوچ آف ہے اس کا نہیں لگ رہا ہے
ساؤن ساؤنڈار ہے ساؤنڈار ہے
ٹھیک ٹھیک ہاں سلملمان بھائی جان بولیے
ہاں وہی بول رہا ہوں کہ میں کہن
زور بچ منٹ دیتا ہوں ان سے آرام سے باتیں کرتا ہوں
ہیلو
جی جی بالکل
ہوں کئی بار بچے سوال پوچھنے سے بھی ڈرتے
عادت ہے کئی بار بچے جی جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹ غلط کرنا بری نہیں ہے غلطی سے سیکھنا ضروری ہے
واہ یہی طریقہ بچوں کا آتم وشواس بڑھاتا ہے
اور میں بچوں کو صرف رٹنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالتا ہوں
جی کیونکہ سمجھ کر پڑھنے والا بچہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کیوں
جی جی آج کل پریکٹیکل ادارن میرا بھی ضروری ہے
بالکل بالکل جیسے گنت ہو تو بازار کا حساب وگیان ہو تو روزمرہ کی چیزوں سے سمجھانا چاہیے
اور بھاشا پڑھاتے سمے بچوں سے بات چیت کروانی چاہیے تاکہ ان کا آتم وشواس بڑھے
صحیح فرمایا ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ خود بھی سیکھتا رہتا ہے
جی ہاں اگر استاد خود نئی باتیں نہیں سیکھے گا تو بچوں کو نئی چیزیں کیسے سکھائے گا
ہوں میں ہر ہفتے نئی کتاب یا نئے شکشن طریقہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں
ماشاء اللہ یہی جذبہ ہر شکشک میں ہونا چاہیے
اچھا کوثر بھائی جان بچوں میں انوشاسن بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں
میں سب سے پہلے بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں اگر کوئی سور کرتا ہے تو اسے سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے الگ سے بلا کر بات کرتا ہوں
بالکل صحیح سب کے سامنے ڈانٹنے سے کئی بار بچے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے
جی بچہ اگر عزت محسوس کرے گا تو خود اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے گا
ہوں میں بھی کلاس میں ایک نیم رکھتا ہوں کہ پہلے سب ایک دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے پھر اپنی بات کہیں گے
یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس سے بچے میں سب روہ عجیب دونوں آتی ہیں
جی اور ہر حف تے کہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ انہیں پڑھائی میں کہاں دقت آ رہی ہے
ماشاء اللہ اس سے بچے کھول کر اپنی پریشانی بتاتے ہے
جی ہاں کئی بچوں کی پریشانی کتاب نہیں ہوتی بلکہ گھر کا ماحول ہوتا ہے
بالکل کچھ بچے کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں اس لیے گھر پر پڑھائی کا ماحول نہیں مل پاتا
ہوں ایسے بچوں کو ہمیں تھوڑا زیادہ وقت دینا چاہیے
صحیح کہا ہے استاد صرف کتاب پڑھانے والا نہیں بلکہ رہنما بھی ہوتا ہے
میں بچوں کو روز ایک اچھی بات ضرور بتاتا ہوں سچ بولو محنت کرو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ
یہی بات ہے ان کی پوری زندگی میں کام آئے گی
ہوں
میں کم لیکن سمجھداری والا ہوم ورک دیتا ہوں تاکہ بچہ کو سوچ کر حل کرے
بہت اچھا زیادہ ہوم ورک دینے سے بچے بوجھ محسوس کرتے ہیں
جی جی پڑھائی میں خوشی ہونی چاہیے ڈر نہیں
بالکل بالکل میں کبھی کبھی پڑھائی کو کھیل کی طرح کروا دیتا ہوں
بچے تو پھر بہت خوش رہتے ہیں وہ
جی پورا گ کلاس اتساہ سے بھر جاتا ہے
آج کل ڈیجیٹل پڑھائی بھی شرع ہو گئی ہے
ہوں ہاں لیکن موبائل کا صحیح استعمال سکھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے
بالکل موبائل حاصل کرنے کا ذریعہ بنے سمے برباد کرنے کا نہیں
صحی فرمایا آپ نے
میں بچوں سے کہتا ہوں کہ روز کم سے کم آدھا گھنٹہ کتاب ضرور پڑھو
اور میں کہتا ہوں کہ ہر دن کچھ نیا سیکھو چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو
ایک اور بات ٹیچر کو کبھی اپنے غصے پر قابو نہیں کھوانا چاہیے
جی کیونکہ بچے ہمارے ویوہار سے ہی سیکھتے ہیں
اگر استاد وقت پر وقت کا پابند ہوں گے تو بچے بھی وقت کی اہمیت سمجھیں گے
بالکل بالکل ہم جو کریں گے بچے وہی اپنائیں گے
اسی لیے اس کے استاد کی پہچان صرف اس کے پڑھائی سے نہیں بلکہ اس کے اکھل لق کردار سے نہیں ہوتا ہے
ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ا
اللہ تعالی ہم سب استادوں کو نیک نیت کے ساتھ علم بانٹنے کی توفیق عطا فرماائے
ہاں می ہے اچھا کوشل بھائی جان آج ایک اور اہم بات پر بھی چرچا کرتے ہیں والد والدین اور ٹیچر مل کر بچوں کا بہتر مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں
کرسر بھائی میرا ماننا ہے کہ اگر والدین اور استاد کا ایک ساتھ مل کر کام کرے تو بچے کی تعلیم اور تربیت دونوں بہتر ہو سکتی ہے
بالکل بالکل بالکل کوثر بھائی جان میں ہر مہینے کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے والدان سے ملاقات ہو جائے ان سے بچے کی پڑھائی اور عادتوں کے بارے میں کھل کر بات کرتا ہوں
یہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے کئی بار گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے سے بھی بچوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے
جی اگر بچہ گھر میں کسی پریشانی سے گزر رہا ہو تو استاد کو بھی تھوڑا نرمی اور حوصلے کے ساتھ پیش آنا چاہیے
صحیح فرمایا ہے ہر بچے کی اپنی کہانی ہوتی ہے
اسکول اسی لیے کسی بچے کی دوسرے سے تلنا نہیں کرنی چاہیے
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر بچہ اپنی الگ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے
کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے کوئی کھیل میں کوئی ڈرائنگ میں اور کوئی بھاشن دینے میں
اسی لیے ہمیں ہر بچے کی خاصیت پہچاننی چاہیے
اور جب بچہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے
جی ایک چھوٹی سیسابسی بچوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے
میں تو کبھی کبھی کلاس میں آج کا بہترین ودیارتھی بھی چنتا ہوں
واہ اس سے تو بچوں میں اچھی پرتیسپردھا بھی رہتی ہوگی
جی لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کا ہونا چاہیے
بہت خوبصورت بات کہی آپ نے اصل
ہوں ہوں کوثر بھائی جان آج کے دور میں بچوں کو صرف کتابی علم نہیں بلکہ اچھی تہذیب بھی سکھانی ہوگی
بالکل
سلام کرنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹے سے محبت کرنا اور سچ بولنا یہ سبھی تعلیم کا حصہ ہے
میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اسکول سے باہر بھی اپنے کردار کا دھیان رکھیں
کیونکہ اچھے اخلاق والا انسان ہر جگہ سمان پاتا ہے
صحیح کہا اور ہمیں بچوں میں صفائی کی عادت بھی ڈالنی چاہیے
جی صاف کلاس صاف کپڑے اور صاف ماحول سے بھی اچھی شوق پیدا ہوتی ہے
میں بچوں کو پیڑ لگانے اور اسکول صاف رکھنے کی مہم میں بھی شامل کرتا ہوں
ماشاء اللہ اس میں ان میں ذمہ داری کا احساس پڑتا ہے
بالکل بالکل پھر وہ اپنے گھر اور محلے میں بھی وہی عادت اپناتے ہیں
ایک اور بات ہے ہمیں بچوں کو محنت کی اہمیت بتانی چاہیے